بھائی جان اور آپ کے گھر میں سب خیریت
ہاں بھائی جان میرے گھر میں سب خیریت میں بھی خیریت ہوں تو آپ کیسے ہے آپ خیریت سے ہے
سب خریت بھائی جان اور فرمائیے بھائی جان
ہاں بھائی جان تو آپ اٹھے دین سے
ہاں بھائی جان اٹھ گئے نہیں ان سے آپ بتائیے بھائی جان
ہاں بھائی جان تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے جو آپ نیند سے اٹھ گئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا
ابھی بھائی جان ابھی تھوڑی صبح ہی دودھ دودھ کے دو دو گلاس پیے اور ورک آؤٹ کرنے کے بعد
ہاں بھائی جان تو آپ میں آپ سے بہت ہی مطلب کہ اچھا لگا سن کے آپ نے یہ سب کیا ہے تو ایک ہر ایک انسان کو چاہے کہ ایسا کرے تو میں بھائی جان بیٹھ ہی رہا تھا تو سوچ رہا تھا مط کہ آج کل کا انٹرنیٹ کتنا فاسٹ ہو گیا ہے کتنی ساری فائدے مل رہے ہمیں اس سے تو میں اسی پہ بات کرنا چاہتا تھا
آپ صحیح فرما رہے ہو بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے وہ بہت ہی فاسٹ ہو رہا ہے اس کی اپنے اپنے دینک جیون میں بہت ہی لابھ ہے اور انیک پرکار کی ہانیاں ہیں میں تو بھائی جان آپ کو میں آپ کو پہلے کچھ دو تین انٹرٹ انٹرنیٹ کے لابھ بتاؤں گا پھر آپ سے بھی کچھا چرچا کروں گا آواز آ رہی ہے بھائی جان
ہاں تو میں بھائی جان آپ کو تو پتا ہی ہے کہ انٹر انٹرنیٹ کے اپنے جیون میں لابھ بھی ہیں اور آنں بھی
ہاں بھائی جان
میں پہلے آپ لھ بتاؤں گا پھر آ سے چرچت کروں گا ب آپ نے دیکا ہوگا کہ انٹرنیٹ کے ہمارے جیون میں انیکوں لابھ ہے جیسے آیک دیکھے ہو کہ آپ کہیں آپ مطلب گھر بی گھر بیٹھ کے دور سنچار کر سکتے ہو جیسے آپ یہاں ہو اور کہیں دوسرے شہروں میں اپنے اپنے رشتے داروں اور اپنے جان کے لوگوں سے سمپرک کر سکتی ہے تو اس سے ایک سپنے اس سے کیا کیا بھائی سمے کی بچت ہوتی ہے پہلے کیا ہوتا تھا لوگ چ وں دوارا باتیں کرتے تھے تو وہ اس میں کئی دن لگ جاتے تھے تو سمے اپنا ورت ہوتا تھا اس میں اب آپ ترنت گھر بیٹھے بیڑی کو اور اڈی کال پہ اپنے ترنت بات کر سکتے ہو کیا کہ اپنے سمے کی بات ہوتی ہے اور ایک یہ لیے یہ بھی ایک یہ بھی لاب ہے بھائی جان کی اب آپ گھر بیٹھے آن لائن کلاس لے سکتی تو اس سے کیا ہے کہ آپ کے پیسے کی خرچ پیسے کا پیسے بھی کم خرچ ہوتا ہے اور آپ کو کہیں آنا جانا نہیں پڑتا اپنا پریوار نہیں چوڑنا پڑتا انی بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی کوچنگوں کے لیے اپنا اپنا گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ روم لینے پڑتے ہیں تو وہاں پہ اپنے پیسے کی بچت ہوتی بھائی جان اور اب ایک اچھی اچ ا شکھا بھی اپلبدھ ہو جاتی ہے آن لائن کوچوں میں اور بھی بھائی نے اس کے اور بھی لاے جیسے کہ اپنے دیکھا ہوگا آپ گھر بیٹھے شاپنگ کر سکتے تو اسی کے آپ آن لائن شاپیا بالکل ہاں ہاں
میں آپ کی بات سے بہت ہی سہمت ہوں بہت ہی اچھا لگا ان کے تو اگر ہم کہہ دیں کہ ان انٹرنیٹ تو انٹرنیٹ آج ہماری روز مارا کی مرا کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ بن چکا ہے آج کے زمانے میں چھوٹے مطلب کہ بچوں سے لے کر بزرگوں تک لگ بھگ ہر کوئی انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے انٹرنیٹ کی مدد سے ہم گھر بیٹھے دنیا بھر کی معلومات صرف کچھ سیکنڈس میں حاصل کر سکتے ہیں تو پہلے اگر کسی مل کی کسی بات کی مط کی معلومات چاہیے ہوتی تھی تو ہمیں لائبریری جانا پڑتا تھا یا کسی سے پوچھنا پڑتا تھا لیکن آج انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر چیز ہمارے فون یا کمپیوٹر پر مل جاتی ہے اس سے ہمارا وقت بھی بچ جاتا ہے اور محنت بھی کم ہوتی ہے تو تعلیم کے مل کے مادم سے انٹرنیٹ کا بہت بڑا کردار ہے تو اسٹوڈنٹس گھر بیٹھے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں نوٹس حاصل کر سکتے ہیں اور نئی نئی ٹاپکس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی چیز سمجھنا سمجھ نہ آئے تو وہ انٹرنیٹ کی مدد سے اس کا مطلب کہ جواب ڈھونڈ سکتا ہے تو انٹرنیٹ صرف پڑھائی کے لیے نہیں میرے بھائی تو بلکہ روزمرہ کے کاموں کے لیے بھی فائدے مند ہے تو یہ ضروری ہے آج ک آج کل لوگ آن لائن بل مر کی جمع کرتے ہیں پیسے بیچتے ہیں ٹکٹس بک کرتے ہیں اور شاپنگ بھی گھر بیٹھے کر لیتے ہیں تو اسی وقت کی بچت ہوتی ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے تو انٹرنیٹ کی مدد سے ہم اپنی رشت داروں اور دوستوں سے دور مطلب کہ رہ کر بھی بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال اور میسیج کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے جدا رہ سکتے ہیں مطلب کہ جڑے رہ سکتے ہیں اس وجہ سے دوریاں کام محسوس ہوتی ہے نا بھائی
ہ بالکل بھائی ج صیح ب سناے صحیح فرم جیسا کہ آپ نے صحیح فرمایا ہے میںپ مطلب میں نے بتایا کہ انٹرٹ کے آنے کو لابھ ہے تو اب آپ لابھ کے بارے میں ہم نے چرچر کیا تو میں آپ کو کچھ اور آنایا بھی بتاؤں گا اپنے جیون میں منٹ رہڈ کہ جس پرکار لابھ ہے پرکار ہانی آئی جیسے کہ آپ نے دیکا ہوا کہ اپنے آنے والی نسل ہے جو انٹرنیٹ کا دشپربھو کر رہی ہے تو اس کا اچھا اچھا اپیو نہیں کر رہی ہے مطلب ریل مطلب ریلے دھنے میں گندی گندی چیز دیکنے میں تو اس سے کیا رہا ہے اپنے اپنے آنے والی نسل اپنا سمے بھی برباد کر رہی ہیں اور اس کا دپرریوگ کر کے اپنے اپنے اپنے مانسک وکاس اور شارییرک وکا کوورو کریے ادک سے ادک اپیوگ کرنے سے فون آپ ادھیک اپیوگ کرنے سے فون فون سے آ آنگیں خراب ہوتی ہے اور اس ان سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے ایے ایسے ٹیکل نکلتی ہیں جس سے اپنے شریر میںیک پرک کی بیماریاں پھیلتی ہیں اور بھی ان کو پرکار کے اور انیکوں پرکار کی آنیاں بھی ہیں
ہاں بائی جے س س لیکن ہر چیز کی طرح مطلب کہ جو انٹرنیٹ ہوتا ہے جیسے آپ نے بولا اس کی ہانیاں میں بھی کچھ لنا چاہتا ہوں اٹر نٹ کی بھی کچھ ہانیاں ہوتی ہیں اگر ہم ضرورت سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کریں تو پڑھائی اور س دونوں پر برا اثر پڑ سکتا ہے بہت زیادہ فون چلانے سی آنکھوں میں درد نیند کی کمی اور وقت کی مطلب کہ بربادی ہو سکتی ہے کچھ لوگ مطلب کہ جوٹ کی کہانیاں سناتے ہیں انٹرنیٹ پہ جو ٹی نیوز ہے پھیلاتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے اس لیے ہر بار فون یا مطلب کہ فون کی میسج کا ہمیں یقین نہیں کرنا چاہی کیکہ کبھی کبھی یہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے بچوں کو انٹرنیٹ ہمیشہ اپنے مطلب کہ ودین یا ٹیچرس کی دیکھ ریکھ میں استعمال کرنا چاہیے ہمیں اپنے پرسنل ملک معلومات کسی انجان شخص کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے انٹرنیٹ کے ہمیشہ اچھے اور صحیح کام کو اس میں استعمال کرنا چاہیے تو بتائیے آپ
بالکل بھائی ہے نا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیٹ کا یہ بھی دشپرباو ہے کہ آج کل جو آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے مطلب اس کا اسکم ہو رہا ہے جو بڑی بڑی کمپنی اسکم ہو رہی ہے آپ آج کل آپ پہ ایک او ٹی پی آتا ہے اور اس او ٹی پی پ آپ کلک کر دیتے ہو آپ نےکھات پلے تو اس کے ایکوں پرک کیانی ابھی آ کے ساتھ اسک ب ہو رہا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ کا مطلب متولی متول یہی ہے کہ ٹ کا مین یہی ہے کہ پرسپر جڑے تتتووں کی ایک پران لی ہے مطلب ایک دوسرے سے اس سے جڑے رہتے ہیں انٹرنیٹ سے تو اس کے انیکوں لابھ ہے انیکوں آنی ہے تو مطلب اس کا ہمیں اس کو کم سے کم یوز کرنا چاہیے انٹرنیٹ کو اپنے اچھے کاموں کے لیے آ جو اپنے اسی کے لیے بس انٹرنیٹ وز کرنا چاہے بھائی جان میں تو آ سے یہی کہنا چاہتا ہوں
ہاں بجن تو اسی کے ساتھ سھ انٹرنیٹ آج کی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہے تو آج شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں انٹرنیٹ کا استعمال نہ ہو مطلب کہ چاہے پڑھائی ہو کام ہو دوستوں سے بات کرنا ہو یا کسی چیز کی معلومات حاصل کرنا ہو تو ہر جگہ انٹرنیٹ ہماری مدد کرتا ہے مالکہ اسے ہماری زندگی کو پہلے سے زیادہ آسان اور تیز بنا دیتی ہے تو سب سے پہلی بات کرتے ہیں تعلیم کی تو کیا آج اسٹوڈنٹس انٹرنیٹ کی مدد سے آن لائن کلاسز لیتے ہیں نوٹس ڈاؤن لوڈ کرتے اور نئے ٹاپکس کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں اگر کسی سبجیکٹ میں مطلب کہ مشکل آئے تو انٹرنیٹ پر اس کی آسان ملکہ سمجھ مل جاتی ہے جو بچوں کے لے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس طرح انٹرنیٹ مطلب کہ سیکھنے کے ایک بہت اچھے ذریعے بن گئے ہیں ہے نا
بالکل بھائی ہے نا آب سحی پرمارے پر یہ انٹرنیٹ سے اگر آپ کے جیون میں لابھ ہے تو اس سے ادھک سے ادھک لابھ سے زیادہ ہانی آئی کیوں اس کا غلطی ہو رہا تھا آپ تو آپ نے تو دیکھا ہے بھائی یعنی کہ آج کل دس پرسینٹ لوگ ہے جو صحی ز انٹرنیٹ کا پ ادک سے اک ا ادک سے ادک لوگ بہت کم یوز کرے ہیں اس کا غلط یوز کر رہے ہیں تو اس سے اب اپنے آنے والی نسلیں وہ خراب خراب ہوتی جا رہی ہے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ انٹرنیٹ کا اپنا صحیح اپیوگ کریں اور آپ اپنے آڑ پڑوس میں بھی یہی بات بتائ کہ انٹرنیٹ کا صحی اپیوگ کرنا چاہیے اس کا د دور در درپیوگ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آنے والی نسل کو بھی یہی سمجھانا چاہیے اس کا سی اپیوگ کرنا چاہیے اور کم سے کم اپیوگ کرنا چاہیے کیونکہ اس کا جتنا کم اپیگ کرو گے اتنا آپ کے لیے صحت مند رہےا اور
ہاں بھائی جان چلیے آپ نے اس کے انٹرنیٹ کے نقصانات بتائے میں کچھ اچھے کام بھی بتاتا ہوں اس کے فائدے بھی بتاتا ہوں تو انٹرنیٹ کا استعمال روز مطلب کہ روزگار کے لیے بھی ہو ہوتا ہے مطلب کہ ہوتا ہے تو آج بہت سی لوگ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن کام کر مطلب کہ کر کے پیسے کما رہے ہیں کچھ لوگ مطلب کہ لکھنے کے کام کرتے ہیں کچھ ڈیزائن بن بناتے کچھ ویڈیوز بناتے ہیں اور مطلب کہ کچھ آن لائن پڑھتے ہیں اس طرح مطلب کہ انٹرنیٹ نے نئے روزگار کے راستے کھول دیے دیے مطلب کہ کاروبار میں بھی انٹرنیٹ کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے چھوٹے اور بڑی مطلب کہ دکانیں اپنے سامان آن لائن بیچ رہی ہے لوگ گھر بیٹھے کپڑے کتابیں موبائل اور دوسری ضرورت کی چیزیں مطلب کہ منگوا لیتے ہیں اس مطلب کہ اس سے خریدار اور مطلب کہ دکاندار بہت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ آن لائن ہی کام کرتے ہیں تو
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرما کیا جیسے بیٹھےما سکتی ہو مارکیٹنگ کر سکتی ہو تو اس سے کیا کیا آپ گھر بیٹھے سب چیز کر سکتے پہل آن لائن نیٹ ورک نہیں تھے تو لوگ مارکیٹ کرنا نہیں جانتے تھے تو آج گھر بیٹھے آپ مارکیٹنگ کرنا سیکھ سکتے ہو آن لائن شاپنگ کر آن لائن شاپنگ بھی کر سکتی ہوں آن لائن شاپنگ سے کیا ہے اب آن لائن شاپنگ کرے گی تو تو آپ کی سمے کی بچت ہوگی اور آپ کو گھر گھر بیٹھے ہی اچھی سے اچھی چیز اپلبدھ ہوگی اور آنے کے آنے کو بھی اور بھی آپ گھر بیٹھے ایک اچھے اچھے پیسے کما سکتے ہو اس کے ذریعے اور اچھی کلاسیں بھی دے سکتے ہو آپ پڑھ بھی سکتے ہو بھائی جان آپ صحیح صحی بات فرما رہے ہو بالکل
ہاں بھائی جان تو مطلب کہ ہمیں انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت اپنی حفاظت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اپنا پاسورڈ مضبوط رکھنا چاہیے اور کسی انجان شخص کو کو اپنی پرسنل معلومات نہیں دینی چاہے اس طرح ہم آن لائن دھوکھا سے بچ سکتے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ ایکک بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمیں سیکھ سیکھنے سکھانے کام کرنے دوسروں اور رشتتے داروں سے جوڑ جوڑ کے رکھنے میں بھی بہت ہی اچھی کام کرتی ہے دنیا کو کو بہتر سمجھنے میں مدد کرتی ہے لیکن ہر چیز کی طرح اس کا استعمال بھی مطلب کہ سوچ سمجھ کے کر اور حد میں رہنا رکھنا چاہیے تو اگر ہم انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو ہماری مطلب کہ مستقبل کو روشن بنانا سکتا ہے تو بھائی چان آپ بھی کیا کیا کہتے ہیں لاسٹ میں بتائیے میں سن رہا ہوں آپ کی بات
بھائی جان میں تو یہی کہوں گا کہ انٹرنٹ کا جو ایک دم مطب مین سے وہ ہے کہ ایک دوسرے کو پرسپر جوڑ پرسپر جوڑنا آپ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہ انٹرنیٹ کے لیے اور میں تو بس آپ کو کو یہ سمجھاؤں گ کہ آپ انٹرنیٹ کا سدپیوگ کریں درپیگ نہ کرے اور اپنے آنے والی نسلیں توی سمھائیے اور کم سے کم اپیوگ یہیے بھائی صحب مجھے آ سے بات بہت اچھا لگا اور میں آپ سے بات بات کرتا کرتا کرتا رہوں گا خدا آپس
اللہ حافظ